وعلیکم السلام
یریے بھائی آپ ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ آپ سنیں آپ کیسے ہیں
جی شکر اہرے بھائی میں آج آپ کو ایک موضوع بتانا کچھ بتانا چاہوں گا جس کا عوومان ہے ڈاکٹر ڈاکٹر معاشرے کا بہت اہم اور قابل احترام فرد ہوتا ہے وہ بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے اور انہیں صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے ڈاکٹر اپنی محنت علم اور تجربے کی بنیاد پر انسانی جان بچاتا ہے اس لیے ڈاکٹر کو انسانیت کا خادم بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے بہت محنت اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سالوں تک کچ سالوں تک کی محنت حاصل کرتا ہے اور مختلف بیماریوں کے علاج کے طریقے سیکھتا ہے ڈاکٹر ہر مریض کا جائزہ لیتا ہے اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور مناسب دوا اور مشورہ دیتا ہے ڈاکٹر کی زندگی آسان نہیں ہوتی وہ دن رات مریضوں کی خدمت کرتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے وبا اور دوسری مشکلات صورت حال میں بھی ڈاکٹر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد کرتا ہے ہمیں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے صاف ستھرا ماحولت متوازن غذا ورزش اور وقت پر علاج صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ڈاکٹر کی عزت کرنا اور اس کی قدر کرنا ہر شہری کا فرض ہے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر معاشرے کا کا بہت قیمتی فرد ہے وہ اپنی محنت اور خدمت سے کے ذریعے بے شمار جانے بچا تھا جاتا ہے اور لوگوں کو صحت مند زندگی فراہم کرتا ہے اس لیے ہمیں ڈاکٹر کے کی محنت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے جی شکریہ
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ سماج وہ سماجھ کا ایک مخصوص
جی جی
ستون ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹرس کی عزت کریں اور
اچھا
بے شک ان کی عزت کرے اور میں بھی آپ سے ایک موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کا عنوان ہے محنت کی عظمت
جی
محنت کامیابی کی بنیادی بنیاد اور ترقی کا اصل ذریعہ ہے دنیا میں جتنے بھی عظیم افراد گزرے ہیں انہوں نے اپنی منزل محنت لگن اور صبر کےہ ذریعہ حاصل کرے ہم
جی
طلباء کی زندگی میں محنت کی خاص اہمیت ہے جو طالب علم دل لگا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وقت کی قدر کرتے ہیں وہ امتحان میں بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں نقل یا مختصر راستتے چند لمحوں کا فائدہ دیتے ہیں لیکن اصل کامیابی ہمیشہ محنت کی محنت سے ہی ملتی ہے آج کے جدید دور میں مقابلہ بہت زیادہ ہے صرف وہی افراد کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں سستی اور کاہلی انسان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے جبک کہ محنت اور بلند مقام تک پہنچنا پہنچا دیتی ہے جبکہ محنت اسے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کو اپنی عادت بنائیں اور ہر کاہ ایمانداری اور لگن کے ساتھ انجام دیں جو شخص محنت سے دوستی کے کر لیتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے
ح جی بالکل بہت بہت صحیح بہت بہت اعلی بات کہی اپ نے میں اب اپنے اگلے موضوع پہ آنا چاہوں گا اس کا انووان ہے منزل منزل ہر انسان کی زندگی کا اہم مقصد ہوتا ہے ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی منزل کو حاصل کرتے کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر کوئی استاد جی تھوڑا سا شوور آ رہا ہے کوئی استاد اور کوئی تاجر منزل حاصل کرنے کے لئے محنت صبر ہمت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے منزل تک
کرنے والوں کے ساتھ ہیں
ا نہیں ہوتا راستے میں بہت سی مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں کبھی نہ اکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی مایوسی محسوس ہوتی ہے لیکن جو لوگ ہمت نہیں ہارتے اور لگاتار محنت کرتے ہیں وہ آخر منزل حاصل کر لیتے ہیں کامیابی کے راز صرف محنت ہی نہیں بلکہ وقت کی قدر اچھی سوچ اور مست مستقل کوشش کرنا بھی ہے ہمیں اپنا مقصد ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے چاہیے اور ہر دن اس کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہیے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہمیں بڑی منزل کے قریب لاتی ہیں تعلیمی منزل حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے عم انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اس میں فیصلے کرنے کی صہالیت صلاحیت پیدا کرتا ہے جو طالب علم دل لگا کر پڑھتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کا ایک صاف مق مقصد طے کرنا چاہیے محنت صبر اور یقین کے ساتھ کی گئی کوشش کبھی ضائع نہیں ہو جا کبھی جضاائیا نہیں ہوتی جو لوگ حوصلہ نہیں رکھ کرتے ہ ہارتے اور لگاتار محنت کرتے ہیں وہ ضرور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں جی شکریہ
جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور محنت اور لگن سے اپنے کام کو کو انجام دے بڑ بڑا ہی بہترین موضوع تھا آپ کا میں بھی اپنے دوسرے موضوع پراننا چاہوں گا جس کا عنوان ہے وقت کی اہمیت ہر کامیاب شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھا ڈاکٹر انجینر استاد تاجر اور ہر پیشے سے وابستہ افراد وقت کی پابندی کی وجہ سے اپنے فرض بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں اسی سبب انہیں عزت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے آج کی کے دور میں موبائل فون ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر ضرورت سے زیادہ وقت گزارنا بہت سے نوجوانوں کی ترقی میں رکاوٹ بن گیا ہے اگر ہم اپنے وقت وقت کے اپنے وقت کا درست استعمال کریں اور ہر اور غیرضروری
جی جی
مشغلوں سے بچے ہم اپنے مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی کامیاب زندگی کا بنیادی اصول ہے جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اسے عزت اور کامیابی سے کامیاب کامیابی ادا کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے کی قیمتی سمجھے قیمت سمجھیں اور اپنی زندگی کو محنت نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کے ساتھ گزاریں جی بس یہی کہ ن تھا
جی جی بہت اعلی بات کہی آپ نے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہوں گا جس کا عنوان ہے عورت عورت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت تو معاشر ایک اہم حصہ ہے وہ ماں بہن بیٹی اور بیوی کی شکل میں ہر گھر کی زینت ہوتی ہے عورت محبت رحمت قربانی اور ہمدردی کی مثال ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں کی حیثیت اور ماں کی حیثیت سے عورت اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے وہ بڑ بچوں کو اچھے اخلاق تعلیم اور زندگی اصول سکھاتی ہیں بہن اور بیٹی گھر میں خوشی اور محبت کا سبب بنتی ہیں جبک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دیکے کر گھر کو امن وہ سکون کا مرکز بناتی ہے آج کی عورت صرف گھر تک محدود نہیں وہ تعلیم
کہ جب میں ج سے آگے بڑھ گیا تھا میں پیاری زندگی بے
دوسرے بہت سے شعبوں میں کامیابی سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اپنی محنت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ملک کی ترقی میں اہم حصہ دے ادا کر رہے ہیں ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہیے اور اسے تعلیم صحت اور ترقی کے برابر موقع دنے چاہیے کسی بھی معاشرے کی کامیابی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب مردوں اور عورتوں دونوں کو برابر احترام حقوق حاصل ہوں آخر میں یہ کہنا دینا کہا جا سکتا ہے کہ عورت معاشرے کی بنیاد ہے ہے اور ہر جگہ کی طاقت ہے اس کی قربانیاں محنت اور خدمت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی اس کے ہمیں ہر عورت کی عزت کرنی چاہیے اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے عورت کی ترقی ہی معاشرے کی ترقی ہے جی
جی آپ نے بہت ہی اچھی اچھے موضوع پر اپپ نے
جی جی
گفتگو کری ہے میرے ساتھ جو عورت ہوتی ہے وہ ایک سماج کا بہت ہی اہم ستون ہوتی ہے ایک عورت ماں ہوتی ہے ایک ایک عورت بہن ہوتی ہے ایک عورت بیوی ہوتی ہے ایک عورت دوست ہوتی ہے اور ان سب چیزوں میں سے جو بہترین چیز ہوتی ہے جب ایک عورت دوست ہوتی ہے وہ آپ کی جذبات و اخراجات سمجھتی ہے
کیا آپ کی بھی کوئی عورت جو آپ کی دوست ہے
جی میں ابھی ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں تو میں کافی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کوئی عورت جو میری دوست ہو جو میرے احساس و احساسات اور جذبات جذبات سمجھے اور تاکہ میں اپنے جو دل کی حال ہے وہ اس کے ساتھ اس کے سامنے بیان کر سکوں اور وہ ان چیزوں کو وہ ان احساسات کو سمجھ کر مجھ سے بات کرے اچھے سے بات کرے مجھے کوئی اچھا سا راستہ دکھائے تو
کی نیت بھی آتی ہے
جی بالکل ہر ایک کے ساتھ تو نہیں آتی بٹ لیکن کبھی
مطلب بہت ساروں کے ساتھ
جی بالکل میں چاہتا ہوں کہ خالی ایک سے میرا جی تو نہیں برے گا مجھے کافی دو چار پانچ چاہیے جو کہ جن کا میں اچھ
جی جی جی بالکل بہت الا بات کہی آپ نے میں بہت متاثر ہوں آپ سے آج بات کر کے آپ کی سوچ بہت بڑی ہے اور آپ کو اور بھی بڑی سوچ ملے اور اور بھی بڑا ملے چلو چلو بھر کبھی بات کرتے ہیں
چلو اللہ حافظ اللہ حافظ